کھانا وناا کالیے بھ جان
ہاں بھائی جان ہم تو کان واناھا لیے بھائی جان ایسے آپھانا وانا کا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان کھا لی ہے کیا کیا کھایا ہے
بھائییا نام تو کھائے ہیں آلو کھائے ہیں آلو کا بھجیا کھائے ہیں لوکی کا بھجیا کھائے ہیں بریانی کھائےیں ا انڈا بریانیھائےیں چکن بریانیھائےیں بائی جان اور بھائی جان اور کھ بھائی جان کیا کہتے ہیں گوشت کھائے ہیں بکرا کا میٹ کھائے ہیں اور بھائی جان کھائے ہیں بہت لذیذ لذیذ کھا کھائے ہیں بھائی جان آپ کو نام بتائیں گے تو بھائی جان آپ بور ہو جائیے گا سن کے بھائی جان ویسے آپ کھے میں کہ کے کھائےیں بھائی جان
ہم روٹی کھائے ہیں دال کھائے ہے چاول کھائے ہیں میٹ کھایا ہے بکرا کا ہمارے یہاں اتنا ہی ہوتا ہے بھائی جان اب کھیتی باڑی کرتے ہے کہ نہیں
ہ کھیتی باڑی بھائی جان ہم تو کرتے ہیں بھائی جان وسے آپ کرتے کہ نہیں بھائی جان
کرتے ہوبئے جیسے ہم لوگ کرتے آلو مکا جیسے ہم کہتے آلو مکا ہو گیا بنڈی ہو گیا
ہ ہ بھائی جان آپ تو بہت چیز کا کھیتی کرتے ہیں بھائی جان ہم بھی کرتے ہیں بھائی جان کھیتی بہت لذیذ لذیذ چیز کا کھیتی کرتے ہیں بھائی جن آلو کا کھیتی مرچ کا مرچ کا پودا روپے ہیں بیگن کا پودا روپے ہیں لوکا کا پودا روپے ہیں بہت لذیذ لذیذ سبزی کا پودا رپ بگن گوبھی شملا مر نیچے نیمبو کا پودا روپ ہے پیڑ بھی ہے بھائی جان باوانی بھی ہے ہمارا بہت بڑا بھائی جان آم کا پیڑ ہے لیچی کا پیڑ ہے کٹہل کا پیڑ ہے بانس بھی ہے بھائی جان اور کیا کہتے ہیں لیے کیا کہتے بھائی جان کیلا بھی روپے ہیں بھائی جان اوک برگد بھی روپئے بھائی جان بہت لذی لذیذ اندور بھی روپے بھائی جان امرود روپ بھائی جان بہت لگی لگی پیڑ پودا اور سبزی بھی رپتے ہیں اور بھائی جان ہم بہت لذی لجی سے ہمارا بہت زیادہ کی تھ بھائی جین
اور آپ کا باگوانی ہے کہ نہیں بھائی جان
ارے بتائے تو ہے بھائی جان باوانی ہے نا بھائی جان ہمارے باوانی میں یہی سب بولے ہیں جو جو فر ہے بھائی جانا اور ہمارے پ ہمارے باغوانی میں اتنا ہی پیڑ پودا روکتے ہیں بھائی جان اور زیادہ نہیں روکتے ہیں بھائی جان ایسے آپ کا بگوانی ہے کہ نہیں بھائی جان
ہے بھائی جان بئے ہے جی کٹہر آم آم میں بتا دے کشن بوگ مالدو جڑد کش اتنا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھائی جان
ہوں بھائی جان آپ اتنا ہی روکتے ہیں ہمارے بغیچے میں بہت لذیذ لذیذ پیڑ پودا سبزی روپے بھائی جان ہماری امی جان اسی میں توڑ توڑ کے بنا کے ہم کو کھلاتی ہے بھائی جان ابو جان بھی باغیچے میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی جان سبزیو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا اھی رکھتے ہیں بھائی جان نیمن سے مطلب پانی وانی دیتے ہیں بھائی جان تو اس سے اچھا رہتا ہے بھائی جان پیڑ پودے بھائی جان
کرے آپ کا اور یہ موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے بھائی جان مطلب ابھی فی الحال بہت اچھا ہے بھائی جان چار پانچ دن پہلے بھائی جان بہت تیز طوفان آئی تھی رات کو بھائی جان صبح میں آئی تھی بھائی جان اتنی تیز طوفان آئی تھی کہ بھائی جان صب رات میں بہت تیز طوفان آئی تھی بھائی جان اور بہت کوئی کا گھر پیڑ پودا ہمارے باغیچے میں تو کتناک پیڑ گرا دیا دسٹو آم کا دوٹھو کیا کہتے کیلا کا اور پودا تو بہت ست گیا بھائی جان اسے وٹ کے نچے بائی جار اور وہ تو پورا پودا ہی توپ آ گیا بھائی جان اور صبح میں اتنا تیز بارش ہوئی تھی بھائی جان کی کیا کہ پورا مطلب میرا جو پودا تھا نا سبزی روپے تھے بھائی جان سب پانی میں ڈوب گیا بھائی جان میرا بہت نقصان ہو گیا بھائی جان بہت ڈیچی کا پیڑ آم کا پیڑ مالدو کسیم کو سب یہ سب آم گر گیا بھائی جان کٹا ہلکا بھی گرا ہے بھائی جان سب بہت لذیذ لذیذ آم گر گیا ہے بھائی جان
آپ کا گاڑی وڑی ہے کہ نہیں بھائی جان
ہوں بھائی جان گاڑی تو ہے بھائی جان ہمارے پاس مطلب ابھی نکتے نہیں ہے بھائی جن پانی بھر گیا ہے نا دو تین دن سے نہیں یہاں کرے بھائی جان تین دن سے پانی بھرا ہے نہیں نکال رہ بھائی میرے پاساچی کے ٹی ایم ہے بھائی جان رائڈر ہے بھائی جان اسپلینڈر ہے ہیرو ہونڈا ہے یہ سب گاڑی ہے بھائی جان وے آپ کےپ کو گاڑی چلانے آتی ہے کہ نہیںاائی جائے
نہیں بھائی جان تھوڑے تھوڑے ہنکتے ہیں تو ابھی نہیں ہنکتے ہیں ابو جان کہتے ہیں نہیںاں کا نکلے
ہوں گائی جین آ کے ابو جان کے پاس کون کون سی گاڑی ہے بھائی جان
ٹی ایم اور ون فائیو اسپلینڈر پاچی ہیر ہونڈا یہی سب ہے بھائی جان
ہوں بھائی جان آپ کے ابو جن کے پاس بہت تھے خطرناک خطرناک بائک ہے بھائی جان آکے بھائی جان سیکھیے آپ بہت ا کیا کہتے ہیں تیز ہکیے گا بہت اسپڈ ہکیے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان سیکھتے تو ہے
اور بتائے بھائی جان آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو دبا کے کھائے ہوں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان کھاتے ہیں ابھی آام ہی کھا رہے تھے
اچھاھائی جان کی چل ہم بھی آم کائے بھائی جان اس س لیچی نہیں کا پائے کیوںکہ لیچی بہت کم پھڑی تھی بھائی جان ہمارے بگان میں آم کھائے ہیں بھائی جان اس سال بہت زیادہ اسے آپ آم میں کون کون آم کھائے ہیں بھائی جان
مالدیو کشن بھوگ اردہ اتنا ہی کھایا بھائی جان
کیا بھائی جان آپ اتنا ہی آم کھائے ہیں بہت آم کھائے ہیں بھائی جان مال د شملوگ جاردہ بمبئی بجو یہ سب آم کائے بھائی جان سپ سب آم ہے بھ جان جتنا آم ہوتا ہے سب آم کھائے ہیں بھائی جان ہمارے بغیچے میں سب آم پرتا ہے بھائی جان اتنا لذیذ لذیذ آم پڑتا ہے کہ آپ آئیے گا نا ہمارے یہاں تو کھائیے گا کہے ب ماشاء اللہ صبح آنے لگ کیاام ہے بھائی جان کہیے گا تعریف کرنے لگے گا بھائی جان ہمارے ہمارے ابو جان کی امی جان کی ہاں ہماری امی جان کی یہ ہاں کھانا کھائیے گا بھائی جان تو آب تعریف کرنے لگے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں تو آم کا بہت ماترا کم میں اپجا ہوتا ہے بھائی ج
ہوں بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان ہمارے یہاں آئیے بھائی جان ہم آپ کو کھلائیں گے بھائی جان
ہاں بھجن آئیں گے کبھی
اچھا بھائی جان آئیے گا ضرور آئیے گا بھائی جان آئیے گاب ہمارے یہاں بھائی جان
ہاں بھائی جان کرے اب کی اور کیلا کا باگوانی ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے باغیچہ میں سب روپے ہیں بھائی جان باگوانی تو ایک چیز کرنا ہی ہے بھائی جان اس ہم ہر ایک چیز روپے بھ آم کرا کٹل سب روپے بائ جن پیڑ پودا سب روپے با جان اور سب جتنا ہوتا ہے نا سب پیڑ پودا سب رو دیے بھائی جان تاڑ بھی روپے ہو ویے کہ رہے بھائی جان آپ تار ا کاجا کھیں کہ نہیں تار پکا
ہاں بھائی جان کھائے تو ہے آپ کھائے جائ کہ نہیں بھیھ جائیں
بھائی جان ہم بھی کھائے ہیں بھائی جان بہت لذیذ لگتی ہے بھائی جان اس سال تو ہم اپنے سے چہر کے کاٹے ہیں بھائی جان اس پر چ ہڑے ہیںیں تار پہ اور کاٹ کے کھائے بھائی جان بہت لذیذ لگ رہا تھا بہت میٹھا لگ رہا تھا بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ کو اور کھیتی ہو گیا جیسے دھان کا روپنی ہو گیا بھائی
ہوں بھائی جان ہمارے یہاں تو ہو گیا بھائی جان ایسے آپ کے یہاں ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہو تو گیا
ہوں ویسے آپ کے یہاں کون کون چیز کی کھیتی ہوتی ہے بھائی جان
آلو پروڑ بھنڈی دھان گیہوں اتنا ہی ہوتا ہے بھائی جان
مکئی کی کھیتی نہیں ہوتی ہے بھائی جان
نہیں بھائی جان ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے
ہ ع کا آائی جائے نا
ہوتا ہے بھائی جان
ہوں گ جان مارے آت نہیں ہوت کا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بہت چیز کا کھیتی دھان گیہوں مکے کی اکھ کی بھائی جان اور بتائے بھائی جان جوو کی کھیتی ہوتی ہے بھائی جان بہت چیز کی کھیتی ہوتی ہے بھائی جان آلو کی بھی ہوتی ہے بھائی جان یہی سب کی کھیتی ہوتی ہے زیادہ کر کے بھائی جان نہیں تو کھیتی تو ہم مطلب ہم کھیتی کرتے تو یہ سب نہیں روپتے بھائی جان روکتے ہیں سبزی روپتے ہیں بی بگن روپتے نہیں تو سما بیچ روپتے ن تو بھنڈی روپتے ن نہیںئی تو مرچ روپتے بھائی جان یہ سب روپتے زیادہ کر کے بائی جان
آپ کا گھر اورور بن گیا ہے بھائی جان
ہوں بھائی جان ابھی بنوا رہے ہیں بھائی جان آدھا ہی بنے ہیں بھائی جان ا پیسہ نہیں تھا تو نہیں بنوا بھائی جانا ب آدھا پہ دیوال جگا کے تھوڑے بھائی جان دو تین سال بعد پا پیسہ جمع کر کے چھت ڈلوائیں گے اس کے بعد پلستر کروائیں گے سب چیز کروائیں گے بھائی جان اس کے بعد گھر بن پورا مطلب فنیشنگ کروائیں گے اس کے بد ہم آئیں گے گھر میں دوسرے گھر پہ رہتے ا دوسرا جگہ بنوا رہے گھر بھائیان جیسے آپ کا گھر بن ج بھائی
ہاں بھائی جان ہمارا تو بن گیا ہے پلستر بھی ہو گیا بھائی جان
ہ ویسے رہتے کا ن ہے بھائی جان اسی گھر میں رہتے ہی دوسرے گھر میں رہتے ہیں بھائی جان
اسی گھر میں رہتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی جان ہم تو ابھی نہیں رہتے بھائی جان کی ہم پورا نہیں طریقہ سے نہیں بنا چھت بھی ڈلا جاتا ہے توب اسی میں چلاتے ابھی کے لیے مطلب ابھی چھت بھی نہیں ڈالیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں تو ہو گیا ہے
ہوں خائی جائے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان پھر سم ملے گا تب فون کیجیے گا بھائی جان سے ہم فون کریں گے بھائی جان آپ کی امی اور ابو خیریت رہیی میری اللہ سے دعا ہے چلیے خداب وعلیکم اللام بھائی جان
جی بھائی